ہلو سلام و ععلیکم
وعلیکم السلام
جی بتائیں کیسے ہیں آپ
بس سب کھیریا تھے آپ بتائیے
سب خیری ہےت کیسے چل رہا ہے آپ کے ا دھر سب
ہمارا ادھر سب ابھی بڑھیا چل رہا ہے
اچھا جی اور کالج وغیرہ
بس کالج کی تعلیم بھی اچھی چل رہی ہے آپ بتائیے آپ کے کیااں کا سبس چ کیسے ہیں آپ کے امی ابو
امی ابو سب ٹھیک ہے بیچ میں ہم بھائی جان بھی ٹھیک ہے امی کے بیچ میں طبیعت خراب ہو گئی تھی
ہ
ہاں ہ ابھی ٹھیک
اچھا آپ کی طبیعت آپ کی طبیعت ٹھیک ہے
السلام علیکم
اچھا
ہاں بتائے آپ کے ابو کیسے ہے
ہمارے ابو بھی خیریت میں ہیں
اچھا اور ھر جاب کال خش
نہیں ابھی تو کالج چل رہا ہے کالج کے سھ میں تھوڑا سا سائڈ ورک بھی کر لیتا ہوں
اچھا پھر پیپر وغیرہ ہو گئے آپ کالج کے
نہیں ابھی پیپر وغیرہ تو باقی ہے ابھی ہمارے سر کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ آپ لوگوں کا امتحان ہوگا اگلے مہینے
اور کافی ٹف رہ ہوںگ نا
ہاں ہاں
اچھا پڑھائی وغیرہ ہو
بس چل رہی ہے تعلیم لینے جاتے ہیں کالج آپ کی ماں سب کیسے آپ کی پڑھائی کیسے کیا چل رہی ہے
میری پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے ابھی میرے پیپر ہوں گے سو پڑھائی
اچھا اچھا اور آپ کے بھائی جان کیسے ہیں
ہائی جان دو
ان کی تعلیم کسی چل رہی ہے اچھا دفترے
ہھاں
اور آپ کی بھاابھی جان
بابی ج بالکل ٹھیک ہے
اچھا
جی
ہاں ابھی تو ہمارے کالج میں ایڈمیشن کا کام چل رہا ہے نئے نئے بچے آ رہے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کیسا ہے کالج یا نہیں پھر ہم بتے ہیں ایسا کالج کہ ایسے فیکلٹیز ہے ایڈشن متلو سی بات ہے ہ ہ ہ ہ وہ سر ایسی ہو نا کہ آ اپنا گ کسی کو اچھا نہیں لگتا
نہیں آپ کے کالج میں پلیسمنٹ ہے
ہمارا کالج میں پلیسمنٹ نہیں ملتا ہے
اچھا ہمارے کالج میں تو بول رہے تھے جب اب ہم جونیئر تھے نا
ہاں
تب کہتے تھے ہم کہ ملتی ہے ر پلیسمنٹ لیکن اب کہہ رہے کہ نہیں ملیں گی
وہ تو ایسے ہی بولتے ہیں کہ پہلے پہلے جب جاتی ہے ایڈمیشن لینے کے لیے تب تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پوچھو مت
ہاں ایسے ہوتا ہے جی ابھی پھر گھر پہ پوچھ رہے تھے نا کب لگے گی جاب کیا لگے گی
ہاں
ہاں تو ابھی ڈھونڈھ رہی ہوں جو اب آپ آپ کا کیا چل رہا ہے
ہمارا بھی ابھی بس فرسٹ ایئر ہے ابھی فرسٹ ایئر میں تو کیا ہی جاب ہے پر تھوڑا بہت ہارڈ ورک ہے وہ کر لیتے ہیں
اچھا جی
اور آپ کے یہاں سے کیسے کیا چل رہا ہے یہ سب کھانا وانا کھانا کھا لیا آپ نے
ہ نہیں ابھی امی کھانا بنا رہی ہے امی کھانا بنائیں گی ابھی
ہاں ہمارے ابھی ہاسٹل میں کھانا پک رہا ہے
اچھا کتنے بجے ملتا آپ کو
ہم کو ملا جائے نا ساڑھے سات بجے
اچھا وہی ٹائم
ہاں ہاں نہیں بعد میں مل جاتا ہے پر بعد میں ٹھنڈا کھانا ملتا گرم گرم نہیں ملتا اچھا کھانا کھانا ہے تو آپ ساڑھے سات آٹھ کے بیچ میں بجاؤ
اچا اچھا اچھا ملتا ہے کیا کھانا آپ کو
باہر تو ماشاء اللہ کی ہی بات کریں ایسے ہی کھانا ملتا ہے اور کھانا پڑتا ہے
بہت سوادش بار بار کھان کا من
ہاں ایسا ہی ہوتا ہے آپ بھی آئیے کب بھی ہمارے ہاسٹل میں آپ کو ہمارے ہاسٹل کی دعوت کھلاتے ہیں
نہیں نہیں ہم
ارے نہیں نہیں آئیے کبھی تو ہمیں موقع دیجیے دعوت دینے کا
ہی
ارے ہمیں بھی تو کبھی موقع دیجیے دعوت دینے کا
اچھا اچھا تو گھر بلائیے اور
ننی ہمار تو یہی گھر ہو گیا ب گھر کا جاتے ہیں ہم تو بہت کم جاتے ہیں گھر
کیوں چھٹیاں نہیں ملتی آپ کو زیادہ
چھوٹیاں نہیں ملتی ہے نا ہمارے میڈیکل کالج ہے تو سب کچھ بالکل فکس رہتا ہے
اچھا جی اچھا
ابھی ہمارے کالج کے سیشن اینڈ ہوئے تھے تو پندرہ دن چھٹیاں تھی پندرہ دن کی تو اس میں میں گھر گھروں آیا تھا اب تو بس دو ڈھائی مہنے یہیں پہ ہے پھر چھٹیاں ہی نہیں ہے کوئی
اچھا پھر ابھی پڑھائی وغیرہ کیسیے چل گ آپ کی
رحمت ہے تو بڑھیا چل رہی ہے
اچھا اگر آپ پ ایسی ہی برکت کرے عامین
بس ابھی ہمارے ایک جو میڈم تھے جو ہمیں پڑھاتے تھے ایٹو میں پڑھاتے تھے تو انہوں نے دوسرے کالج میں ایڈشن لے لیا ماسٹرس کے لیے
ارے اچھا
ہاں تو میں نے کالج چھوڑ دیا توب ہمیں تھوڑی سی پریشانی آ رہی ہے آٹھویں پڑھنے میں نئے نئے ٹیچرس بلا رہے ہیں
اچھا اچھا
اچھی ٹیچر آ جائے تو ہم اچھا ہو اللہ کی رحمت رہی تو آ جائے کبھی ورنہ تو تو پھر ایسے ہی بڑنا ہے
ہاں صحی ہے
ہاں
کوئی مطلب فرینڈس وغیرہ سے نوٹس کی نہیں تو سینئر سے نوٹس مانگ لو
رس کی ایگزام چلتی ہے تو آتے ہی نہیں ہے ابھی
اچھا
ہاں ان کو بھی مطلب ایسا ہے کہ وہ ہماری یونیورسٹی ایسی ہے کہ ایگزام میں ہی نہیں ہوتی ہے بہت بہت دنوں تک تو نوٹس بند بند کے ان کے نوٹس بھی پھٹ گئے ن کچھ گھوم گئے ایسا چل رہا ہے اب
اچھا پھر ابھی پڑھائی کیسے کرو گے آپ
پڑھائی ہے اور یوٹیوب ہے نا
ہاں یہ بھی صحیح ہے
ہاں نہیں ویسے ایسانی ہے پٹائی بڑھائی نہیں ہوتی ہے
تچ
پڑھائی وغیرہ ہوتی ہے ہمیں تعلیم دیتے ہیں پر جو ہمیں جو میڈم کا اچھا آ سمجھ میں آ رہا تھا اللہ کے رحم سے اچھے پڑائی میں من لگ رہا تھا ہمارا بٹ خ
میڈم بہت اچھے سے پڑھاتی لگتی ب
ہاں میڈم بہت اچھ بہت زدی میڈم کی ہے ہم کو
اچھا جی صی تھا پھر تو آپ کا
تھا برف صحیح نہیں ہے نا
کوئی بات نہیں نہیں ٹیچرس آئیں گے تو اچھے سے پڑھا دیں گے آپ کو
ٹیچرس تو آئے ہیں دو چار ڈمبو کے لیے پر ایک ٹیچر تو یہ اللہ کیا بتاؤں وہ اتنی دھیرے بولتی ہے کہ ان کی آواز ہی نہیں آتی ہم تک
تو ان کو بولنے نہیں آپ آپ کی آواز نہیں آتی کر کے
ارے بولے تو بولے کہ پانچ سات تھوڑا آگے آ کے بیٹھ جاؤ آگے آگ بیٹھ گئے پھر بھی آواز نہیں ہے بار بار کیا بولے وہ الٹا پھر وہ گغصہ کرنے لگ جائے
یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے کوئی نہیں یوٹیوب سے پڑھ لو
آخری میں وہی اچھی اچھی مٹی اور یوٹیوب
ہاں ن ابھی یہ صحی لگ رہا ہے
ہاں
سال برباد ہو جائے گا نا پھر
ہاں وہی تو
تو
ہاں آپ کے وہاں سے کیسا چل رہا ہے پڑھائی وغیرہ آپ کے کالج میں
میرے کالج میں پڑھائی ابھی ٹھیک سے چل رہی ہے میرے سے پڑھائی نہیں ہوتی خالی اتنا ہی ہے
تو ایسا ہی ہوتا ہے پڑھائی چلتی ہے پر ہوتی ہی نہیں ہے نا
ہاں صحی کہپ نے
ابھی آپ کے ٹیچرس ہیں تو پڑھ لو ورنہ فیچر فیچر نہیں رہیں گے جو ٹیچرس کی یاد آئے گی کہ اچھا پڑھاتے تھے یار
ہ ن صحی فرمایا آپ نے
ہاں
کوشش کریں گے پڑھنے کی ہو جائے تو اچھا ہے اللہ کی رحمت
آمین آمین اللہ آپ کو تھوڑی پڑھنے کی عقل د ہے بہار کی اوج عا رہی ہے ٹھیک ہے
جی جی بالکل اور بتائےیں پھر کب جا رہے ہو کالج
بس جاتے ہیں تھوڑا دن میں
اچھا اور کالج کا ٹائمنگ کیا آپ کے
کالج یہی صبح گیارہ سے شام کے چار
اچھا اچھی پڑھائی ہو ہو ہووں گی نہ پھر
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر بھی پھر کبھی کرتے ہیں ب اللہ حافظ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے